میںیں گندگی جا رہی ہو ہاں
ہوں کیا کرنی
کچھ نہیں کر میں نیند اوپر چلیے چھت پہ اور بتاؤ کیا کھانا کھا لیا
خالیا تم نے کا لیا
ہاں خالی ا رےی پیسے ہی بات ہم س نارملی بات کر رہے اتنا فرق نہیں پڑے گا پہ بھی بات نہیں کرنی ہے
ہ اور آج کہاں گئی تھی گھومنے
گئے تھے ہاں آج گھومنے کے تھا بتیا ہی نہیں صبح سبح گئے تھے گئے تم چاندنی کے ساتھ ہوں ہو گئی تھی مووی دیکھنے بت بنگلا چارنی تھی ایک اس کی فرینڈ تھی کیا ن پراچی اس کی بہن تھی یہ لوگ مووی دیکھنے گئے تھے ہم نہیں گئے تھے ہم چلے گئے تھے آدمید ہم بھی گھوم چلے گئےے ہیں گائے بریانی اریانی کھایا دیک سال ت بریانی کھایا ہے اور کیا کھایا تھا ہ نگیان شیک پیا تھا وہی سب گھوم گھام کے آئے وہیں سے اڑا کے آئےیں آ
ہوں سی نمس
یہ آٹھ دن باقی ہے بری وہی س کاں کیا پیٹ اتنا زیادہ میرا فل ٹائٹ ہے کچھ اور کھانے کی ہمت نہیں ہے ہماری بیٹھے
ہ ساہ ہاں وہی تھی ہم نے بولا تھا نا نہیں ہم گئے نہیں نے کال کیا تو کہ آؤ گھر ہ ٹھیک
ہاں یہ تو بت نا کال وال کمپلیٹ کروایا انگلا جانا پڑے گا
ہوں اور گھر میں سب ٹھیک
بڑھیا ہے گھر پہ سب اچھا ہے چلو وہ اتنی بتی آ رہی ہیں ابھی میرے گھر میں بریانی بنی جا رہی ہے
اچھا صحی ہم کو بھی کھلانا بریانی
میں نے دوبا بھی بنائییں گ ہے
ب ہاں کپڑا لے کے آئے کپڑا لیں کی فراک سلوائیں گے ہ آن لائن ایک فراک دیکھیے دکھائیں گے تم وہ بعد میں پ م اس میں ہے اور پتے پتے بنے اس پہ ہم جوتے ہیں اس کی ک جو جس میں کہ دکھاتے تھے تم کو آن لائن سی میں کی سم سلوا گ و فل استی چ
اچھا دکھا نہا بھی انگ اچھی لگ گی کم ت کپڑے کیک اب بکرین میں ٹائم ہے ہے نہیں کچھ ہی دن بعد ہے ہم کو بھی سلوانا ہی پڑے گا ہم سوچ رہے خرید لیں آن لائن کوئی جا ہی نہیں رہا ہے شاپنگ واپنگ کرنے
سلو لو ویس
فرک ہی سوچ رہے میرے پاس فراک ہی اچھی لگی تو وہ سوٹ اور سلوائیں گے تو مے بہت ہیوی لگےا فراک سلوائیں گے تو میرے پا پتا نہیں چلے گا تھوڑا سا پیٹ ویٹ نکلا ہے نا اس کی وجہ سے ویم سوٹ
تبسم بھی سیم اسی وہی کپڑا لیتے آئیے تو اس کی فراک ہم سلیں گے میری سنو بھائی کہہ رہا تھا سل دیں گےٹھیک
ہاں تم سلوال بھی وہی بیٹھے دیکے سلن تمبی مجھے دیکھیھی تھی ہافستین اور ڈوری ل
السلام علیکم محترم
فر میں دیکھی نہیں تم نے ہاف ہلکا سا اوپر وال ڈببا تھا جو تم نے سمرن کے سوٹ میں س لی تھی فرک وستین س لی تھی وہ جو کھول دی تھی خراب لگ رہی تھی وہی والی تو میں فراک میں سلوس تن بہت اچھی لگے گی
ہاں فراک میں وہی م نے گ
ہاں وہی بے آگے والل پت ہے وہ پننے بھی لگوا لینا جو تم نے آن لائن
ہوں
د
سوچ رہے ہیں دیکھو وہ سل وہ سل دے گا وہ سل کے آ جائے گی تب اس کی ہمیش سلیوی نہ ہوتا مشروم کی
ہاں جو نیلی والی دیکھ بڑے بڑے پھول والی ویسے بالکل
ہاں ویسی فراک سیم ویسیپنگر فلس تین سلوار ہے
پھ گپے والی سلواؤ جب بتا رہے پلسی نہ سلوؤجھے جیسے گپاناا تھا سیم ویسی سلوا بہت اچھی لگی
کہ اس کی ہاف تھی نا ویسیے ہی مطلب پھل پوری کریں
دیکھو ہمم بھی س ہم کو بھی سلنا ہے وت ت ہیلی آ رہی ہے ادھر سرف س رہی ہ آجے آ رہی مہنگی لگی مہنگی لگی
ہم دیکھیں تو اس میں کیا ویسے ہم سوچے آپ دیکو آپ سل کے دے گا دیکھو کل تک سید سل جیں آپ پرسوں تک سل جائے گا
ابھی لا کے دے دو گی اس میں کل لا نہیں تو س اچھا دے دیا دنیا
ہاں
ٹھیک ہے دیک ا گمند سو اس سے کہنا جیے جیسے کاے گا پٹ فوٹو لے لے ہم پیٹرن دیکھ لیں گے کیسا ہے ٹھیک ہے
کیسے کٹا ہے کیسے سل ہے کیسے جوڑ لگا ہے
بیٹمنٹ کٹا ہوتا ہے تو تھوڑا سا وہ رہتا ہے وہ جو نیچے والے لینتا وہ سنگل ہے کہ ڈبل ہے فراق ہی نیچے
نہیں نہیں ڈبل ہے ڈبل ہے پوری ایک جو چلٹ پڑی ہے اس کے نیچے سے بیچ سے پھر ایک اورچ سنت پڑ اور وہ بھی اوپر سے جو پیکو دبا کے نہیں چننا ہے جیسے تمہاری نیلی فرک میںے دبا کے اندر سے کری ہو ویسے نہیں کرنا اس کو مطلب اوپر سے پہلے پی کوو کر لو پی کوو یا پھر ایک دم مہین مہین ایک دم سلائی مار دو اوپر ہی سے اس کو لگاؤ
ملب پیکوں میں اچھی لگتی ہے سلائی میں اچھی نہیں لگتی ہے یہ تم بتا رہی ہو بنا پکو ک نہیں اچھی لگتی ہے پی کوو کون جائے گا چالیس سرپا سر تو خالی پیپو گ لے گاؤ
اچھی لگے گی اگر میں اس طریقے سے سی لو
تو جہاں پہ وہ پی کوو کروائے گا جا کے مطلب وہ پی کوو خود کروائے گا کروا کے نہیں کرائے گ
پتا کیا پتا اس مشین ہوں گی نا وہاں پہ کارخانے میں
ہاں ہو سکتا ہے مشین میں ہم آ سک
ہ کیونکہ وہ اندر انٹر انٹر لاک کرتا ہے نا
ہاں وہ انٹر لاک ہی والی ہوتی جو پیک ہوتی ہے انٹر لک ہوتی ہے وہی ہوتی ہے
ہاں تو وہی تو بتا رہے لوک کی مشین ہے اس کے نکلے گا
ہاں تو ویک ال ل گینٹنا
ہ یلو کلر کی ہم ل لی یلو یلو وائٹ میں اس بڑے بڑے پتے بنے بر زیادہ بڑے بھی نہیں بنے ہاں وہی یلو وائٹ مطلب اندر کا وہ ہے یلو یلو پتے ہیں وہی بکری نہ پہن لیں گے وہی ہلدی پہن لیں گے
صحیح ہے ہم سوچ رہے تھے وہاں جہاں کے لیے لیکن کھ جائ
جا ہی نہیں اگر اس ب کسی کے بع پیسے بھی تو نہیں ہے اتنا اس سے اچھا وہی کپڑا لیا وہی فراک د لو آر کیا
تو کہیں آنے جانے کے لی بالکل سور نہیں بچے جو سور تھا دو چ وہ چاندنی کو وہ ہم کو آ نہیں دے ٹائٹ پڑ گئے ہیں
ہ وہ کپڑا وہ کپڑا وہ گیا ہو جاتا ہے نا پانی میں ڈالو تو توٹ ک
اور یہ د ہم جو پہییںے یہ تو عجیب سا الگ منے لگا پرانا سا سوٹ ابھی سے یہی والا سو یہ تو آپ کوئی اور نمبر نہیں سمران آئی ڈٹی چالو کر ل
پ نہیں وہ نمبر ہ ہی نہیں ت میں کی آئی ڈی بنی تھی مگر وہ نمبر ہی شاید ہٹ گیا ہے اس بھی نہیں آتا تک چال نہ کرو
او ٹی پی نہیں آ رہی مجھے اس کا بھی نمبر چالو ہو رہا تھا
کا بھی نہیں ایسا کچھ
اچھا وہ آتی اما چلا کیا نام ہے اس کر رہنما خوش نما کیا نام دوست وہ چلاتی ارے ت بس سن
ہاں ت بسم سے میں بولا تھا کہیں تھی کل فون لے کے کہیں گے تو اس کا بھی کر دیں گے
ہاں تو کیا آئے ہم بھی اس سے کر لیں گے اس کے فون سے صحیح تھوڑی دیر ایک دو کو کر لیں گے بعد کل آئی ہے چلو ٹھیک ہے کی میری ہوئی ہی نہیں ہے نا اس لیے ہم سوچے جلدی جلدی ہو جائے تو کروا ہی دیسی پانی ہے
ٹھاچ کل
تو نکاح تو آئے گی بھلا یہاں گھر پ اپنے آئے یہاں پہ
ٹائم نہیں ہو کوود ہاسپٹل جاپ تتنا ٹائم لگتا ہے شام کو تو آتی ہے ہاں اور سی ڈی میں وہ جو نہیں ملتا کوئی وارڈ ہوتا ہے وہ سی ڈی والا
ہوں
ارے اسی دن یہ بتا رہے ارے کچھ ڈاکٹری میں آپریشن وپریشن کا کام سیکھ رہی ہے
اچھا نرسری میں اچھا پڑہائی میں
ہاں پڑھائی کچھ کر رہی ہے بتا ہ مطلب ڈاکری سائنس کچھ کر رہی ہے
پے ایین ایم جی این ایم ہشہ چلی گئی
ہاں ہو سکتا ہے
سی اچھی بات ہے پڑھے لکھے اپنے
ہوں یہ کر ل وہو آپریشن وپریشن بھی کرواتی ہے جو تٹر آریشن والا وہ نہیں ہوتا ہے
ہاں تو وہ جا کے ہیلپ کرواتی ہے یہ نرسنگ کا ہاں سماج میں وہ حل وہ این ایم شاپ کری تو سائنس سے پڑھائی کری ہے کیا اس نے سائنسئ سے پڑھائی کر رہی ہے کیا
ہاں سائنس سائڈ سے پڑھائی کر س
ا مگر بڑھیا ہے ب چاندی چی یہ پیسہ لا لا دے رہی ہوگی مہینے سیلری بارہ پندرہ ہزار روپ ہوگی نا اس کی کتنی سیلری
اور پھر ادھر سینٹر کی طرف سے بھی کر رہے ہے
سینن میں کچھ ہی لوگ فن نہیںے تو پارلر میں جانے والی تھی نا کیا ہوا
وہی تو کچھ لوگ کا جو ہےن بولا تھا سپی کو م سی کا ہی دے
کوئی کہہ رہا تھا ہاں سزین گ تو ایسے ہی کمرے میں ایسے ہی کمرے میں بیٹھ کے بس سکھا رہی ہے اس میں کچھ چھین
ہ چھ پتہ نہیں ہم کو کہیں تھا تم نے کہا ٹھیک ہے
ہاں وہی ب تاری تھی کہئی تھیے پارلر وال ج والا کرو گی اس سے کہ پودان مل جائے گا اس میں ا پارلر والا کرو گی تو ویسے ہی ایک کمرہ لے لییے اسی میں بس سکھا رہی ہیں تھوڑا بہت اس میں کچھ ہے نہیں چلو ٹھیک ہے بات میں بات کرتے ہیں ہ